السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا سے
گ ویسابھی ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ
اوک کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں
کھانا کھایا
ہاں ہم نےکھا آپ نے کہاں
میں بھی نہیں کایا
کیوں
ہم لی ت ہی خاطر
اچھاچھا میں ابھی آشا گ فون کیا تھا اس نے اٹھیا نہیں مجھے زیرو آیا
ہوں ہوں
اور کیا
آپ کووٹ آس کمپلیٹ ٹین
ج اون الیون م زیرو
ہوں ابھی ٹویل ہے
ہاں
ٹھیک
آ ہوگنی ہوگے
مجھے ہو گئے تیرہ نہ تیرہ ہاں شاید
اچھا ٹھیک
ہاں تیرہ ابھی چوھا ہے شاید
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہوں
اور
بس ہاں بتاؤ کچھ
بس تو آپ کی آپ سناو
دادی کیا کر رہی ہے دادی
بس سوئی اس نے یہ دودھ پیا
ہوں
ایک دو چمچ تو بس اب سوئیے اور واپس
اچھا
اور باقی گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہبھی ٹھیک
اور
آئے گھر والے ابھی کہ نہیں ابھی نہیں آئے
ہوں
در والالے آئے کہ نہیں
ہاں
ٹھیک
و سارے پر ہم کھاتے ہیں نا لیٹ پھر بھی ہاں
اچھا اچھا
ہ
مجھے لگا آپ کر رہی ہو عائشہ کے ساتھ بات تو اس لیے
نہ اص میں میری فرینڈ آئی تھی یہ پہلے مجھے اسکول والے کر رہے تھے نا فون اس اس کے بعد مطلب آئی مجھے وہ تو پھر میں اسی کے ساتھ لگ گئی اب تک وہ آب نکلی گار
اچھا اچھا ٹھیک
ہوں
ہاں ٹھیک ہے میں تو بس یہی بیٹھی تھی اب کھانا کھایا تو میں نے اچا گو کی تھا فون
ہوں
لیکن وہ بزی آ رہی تھی
وہ مت کر رہی کر رہی ہوگی اس کے ساتھ بات وہ ہے نا دوسری لڑکی
ہاں اس کو ہونے والے ہیں تھرٹی اب
کسک
ائی شا کوو ہاں
پھر ہے نا پھر ا اسی کے ساتھ بات کرتی ہے اس نے مجھے بھی کوئی فون نہیں کیا
ٹھیک
ہوں
فی الحال ہم دو ہی کر رہے ایک دوسرے کو
نہیں آپ کو پت پہلے میسیج کرنا مطلب اگر کبھی کال کرو گی نا ورنہ زیرو ملتا ہے نا ویسے
ہاں ابھی میں نے کیا تھا نا آشہ کو یہ میسج اسے بوللا ٹھیک ہے گا رہو پھر میں نے جب کیا تو وہ بزی آ رہی تھی پھر کاٹا نا فون
تو پھر مجھے زیرو آیا وہاں سے
ہوں اس کو زیرو ہی ملتا نا زب میں
ہوں اگر مطلب تو یہ مطلب سو روپ آتے اس اس میںا یہ آتا نا ہنڈرڈ مطلب مطلب جیسے یہ پانچ ٹاسز گ ٹھیک ہے اس میں کتنے آتے ہیں ہنڈریڈ ٹوٹل ہنڈریڈ آتے ہیں مطلب جس کو آتا ہے نا سکس ہنڈریڈ جیسے سکس ہنڈریڈ ایٹ یا سکس ہنڈریڈ ٹویل فورٹین وغیرہ اس کو ٹوٹل آتے ہے نا سو روپئے
مجھے نہیں پتاہ آپ کو کیسے پتتا چلا کیا اس کو سو روپے پیا اگر چھ سو آتا ہے چار سو آتا ہے
ہاں مجھے عائشہ نے بولا
پت بن
یہ جس کو مطلب جس کو سکس ہنڈریڈ اب ہوں گے نا یا سکس ہنڈریڈ ہوگا
اس کو آتے ہیں ہنڈریڈ سووات ہے ہاں ہ
پتا نہیں مجھے مجھے آیا آپ کے ساتھ پہلے تھری تھرٹی جب ن وہ کال خود ہی کاٹ گئی تھی فون خود کاٹ گیا تب مجھے مطلب نا وہ پوائنٹس آئی تھری ٹین کچھ
اچ ٹھیک
ا پتا نہیں اب کیا ہو جائے گا آپ دیکھیے گا ہم تیس کال کریں گے نا
ہاں مجھے لگ رہا ہے ہم ایک کے کار کے مطلب جیسے ابھی آپ نے کیا نا وہاں سے
ہوں آب ہم کر وہی نہ وہی وہی ہو ج جائے گا نا آپ اب اب مجھے کرنا اس کو اس کے بعد یا اگر عائشہ نے مانا تو وہ پھر عائشہ کو کرے گی یا تو اس کو مانگو اس کا نمبر جو اس کو دوسری ہے پھر ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی بات مجھے دو ہے اس ٹائم مجھے ہو جائے گا پھر بیس
کتنے ہو جائیں گے
بیس بیس تو نہ نہ نہ مجھے پھر ففٹین ہو جائے گی کمپلیٹ پندرہ مجھے ہو جائے گی پھر پھر مجھے آئے گا ریفریش میں پھر بیس ہ نا نا پھر کرنے بیس ٹاسکس مطلب پھر پانچ اور کرنے پھر ج گ پ بیس ہ
ہوں
پھر ہو جائے گی بیس مجھے آپ کو کتنا ہو جائے گا پندرہ
اگر میں پانچ کروں گی نا ا مجھے تین ہی رہتے ہیں
ہاں
مجھے اب اس کے بعد اس فون کے بعد تین رہتے ہیں
ہاں
چار رہتے چار رہتے شید اگر میں آپ کو کروں گی نا یہاں سے اور فون پھر مجھے تین رہ
ہوں ٹھیک ہے آپ کرو گے نا اس کے آپ کا مطلب اس کے بعد مجھے پھر سے پھر دیکھے گی عائشہ کیا کرے گی عائشہ مت کرے گی تو پھر پھر عائشہ کے ساتھ آپ کرو گی
لگ رہا ہے کہ ہم صبح کیا کریں گے پانچ شام کو پانچ ہو گئے دس
نہیں یہ کس نے بولا دن میں دن میں تیز کرنا ہے کیا ہو گیا آپ کو
پھر تی اس میں کر سکتے ہیں دیکھو ہمار ملب ہمارے پاس م ہے اتنے نمبرس سے ہم کر سکتے ہیں تیس کو فون تو وہ آش
پندروں کو تو کر سکتے ہیں نا پندروں کو کر سکتے ہیں
اچھا اچھا
دیکھو کیسے عائشہ کو پانچ مجھے پانچ ہوگیا نا دس آپ کو پانچ ہو گیا نا پندرہ
ہوں ہاں پندرہ پندرہ ہو سکتے
اسے
مطب ایک ہی نمبر پہ م توب ہو جائیں گے تیس
نہ دیکھو ہم نے کہ ایک کی ن آپ نے مجھے کیے مطلب آپ نے مطلب پانچ کیے کیے نا ہم نے آپ پس میں پانچ آپ نے پانچ اور میں نے نہیں کیے ابھی شاید پانچ میں نے ابھی شاید تین ہی کیے ہاں کیونکہ آپ نے مطلب میرری اب ہے نا مجھے ایک اور ایک کال
ھمم
اس کے بعد آپ کرو گے نا مجھے اس کے بعد میں کروں گی آپ کو واپس ہو جائے گی مجھے فف مجھے پھر سے ریفریش کرنا ہے جب مجھے ٹوینٹی آئے گی تو پھر میں کر سکتی ہوں پھر سے ہوں
اچھا
اور
بس ب آپ کیا کر رہی ہو آپ
بس بیٹھی ہوں کچن میں اندر ہے نا شور اگر فیملی میں بیٹھے گے تو گھر والوں میں بیٹھے گے تو وہ بولتے یہ وہ کرے گی نا وہاں سے بات وہ مجھے وہاں سے بول رہی ہے یہی کیا ہے
ہاں گھر میں کسی کو پتاہ ہے خالی ماما اور بہن کو
نچے مطلب پرسوں میں کر رہی تھی ن عاشا کے ساتھ بد مجھے لگا بھائی کو پتہ نہیں ا کس کے ساتھ بات کریں وہ یہ کون ہے آائش ہے وہ مجھے بول رہےاں سے کی آپ کیوں اس کو ایسے بات کر رہی ہو میں نے بولا یہ ہمیں کچھ ہے پرسنل تو آپ پلیز اب اس میں انٹرفر مطلب پھر اس نے بوال بولا اندر مما کوئی کیا شک یہ کیا کر رہی ہے تو پھر ہو گیا تو پھر میں نے اس کو بولا اس کو پتہ نہیں ہاں اس کو پتہ ہے مجھے یہ ہو جائے گا ت میں ایک دن میں پہلے آئیے گا اس میں مطلب اس نے مجھے وہاں سے دوسری بات بولی آپ کو پہلے آئے گے تو میں ایک ساتھ ہی پھر
کیا مطلب
مطلب اس مطلب پہلے پہلے یہ کرتے مطلب پہلے ڈالتے ہیں یہ
اچھا اچھا ٹھیک
ہوں
اچھا- اچھا ٹھیک ٹھیک لیکن تم نے کہا تھا نا کہ میں نے یہ چیک کیا ہے-
کچھ نہیں رکھنا میں بول رہیوں کہ وہ مجھے وہاں سے بول رہا ہ مگر میں نے اے ای پہ چیک کیا وہ مطلب وہاں سے بول رہا کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ہ
لیکن آپ ہوگی ہو اس یہ کسی گروپ میں- عشو نے مجھے کیا-
پتہ نہیں کیا مت ہوگا اسے مجھے بھی تو مگر مجھے نہیں پتا ہے-
ہوں ہ
نہ میں نہیں ہوں کسی گروپ میں ایڈ-
واٹس ایپ پہ کیا مجھے ابھی آیا س نہیں-
وہ مت کر رہی ہوگی اگر بہت سارے ہے تو پھر ٹھیک ہے-
اس میں بہت ہے اس میں لگ بھگ-
آپ مجھے پھر ایڈ کرنا اگر اس نے مجھے نہیں کیا ویسے وہ مجھے بھی کرے گی تو-
ہاں اس پہ لکھ کے او پر ورک فرام ہوم-
ہاں
اور شادی ہے کسی کی اس سال-
اسا
ہاں-
ابھی نہیں پتا ہے مجھے مطلب ہاں مجھے فرینڈ کی- فین کی بائی کی ہے مجھے-
ٹائم ہو گیا
ٹائم ہو گیا کرو آپ کال مجھے واپس-